اللام وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام بس ایک دم بڑھیا آپ بتائیے
میں بالکل ٹھیک ہوں اچھے سے
بالکل
بالکل ایک دم تندرست آپ ہوں ہاں ہاں میں بھی تندرست ہوں
جی جی بالکل
جی تو فرمائے کیا آپ کو فرمانا تھا میں آپ کا موضوع سننے کے لیے خاص آئی ہوں تو میں امید ہوں کہ آپ اپنا موضوع ہمیں سنائیں گے
جی بالکل میرا آج کا موضوع ہے سچائی کی جیت
واہ واہ واہ واہ کیا کیا کیا منزو پک رہا ہے جی
آج میں سچائی کی جیت کا موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں اور
جی
سچ بولنا ہر مذہب اور ہر معاشرے میں ایک بڑی خوبی سمجھی جاتی ہے اور سچائی انسان کو عزت بھروسہ اور کامیابی دیتی ہے جھوٹ شاید کچھ وقت کے لیے فائدہ دے لیکن آخر میں شرمندگی اور نقصان کا سبب بنتا ہے ہمارے پیارے نبیلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اسی لیے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے زندگی میں مشکلات زور آتی ہے
جی ضرور آ
لیکن جو شخص سچائی کے ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہیں اور آخرکار سچ کی ہی جیت ہوتی ہے
جی
ہم سب وعدہ کرے ہر حالت میں سچ بولیں گے ایمانداری سے کام کریں گے اور اپنے اخلاق سے دوسروں کے لیے مثال بنے گی شکریہ
آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا اچھا موضو چننے کے لیے اور اتنا اچھا اس پہ بولنے کے لیے اور میں آپ کو نصیحت کروں گی کہ سچائی عزت دیتا ہے خیر چھوڑو عزت بھروسہ بھروسہ دیتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے آپ نے اتنا اچھا بولا تو میں امید کرتی ہوں آپ سے کہ آپ سچ بولیں گے جھوٹ شاید آپ کو کچھ وقت کا فائدہ دیتی ہے لیکن آخر کار اس کا نقصان وہ ایک بہت بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے ٹھیک ہے
جی بالکل
سمجھ گئے کن اور تھوڑا سا میں سمجھاؤں آپ کو آپ کے ہی موضوع پہ
بالکل سمجھ گیا م میں
جی تو میں اپنا جو ہے دوسرا موضوع پیش کرنا چاہوں گی جس کا نام ہے ناکامی کے بعد نئی شروعات ہاں
ٹھیک
زندگی میں ہر انسان کبھی نہ کبھی ناکامی کا سامنا کرتا ہے لیکن اصل کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے گھبراہتا بالکل نہیں بلکہ اس کے اس سے سبق حاصل کرتا اور دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے ناکامی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو پیچھے پہچان کر انہیں درست کرنا چاہیے اگر ہم ہر بار گرنے کے بعد اٹھنا سیکھ لیں تو کامیاب کامیابی تو کامیابی ایک نہ ایک دن ضرور ہمارے قدم چومے گی دنیا کے بہت سے کامیاب لوگ پہلے ا پہلے کے مرتبہ ناکام ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان کی محنت صبر اور حوصلے نے انہیں کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے ہ ہمیں کبھی ہمیں کبھی بھی ناکامی کو اپنی زندگی کا انجام نہیں سمجھنا چاہیے ہر نیا دن ایک نئی امید اور ایک نئی شروعات لے کر آتا ہے اگر ہم اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں اور محنت جاری رکھے تو کوئی بھی منزل دور نہیں رہتی آئے ہم سب وعدہ کرے کہ ہم ناکامی اس سے ڈرنے کے بجائے اس سے سیکھ کیں گے اور ہر مشکل کے بعد ایک نئی شروعات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ
بالکل بالکل آپ کا بھی بہت شکریہ اس عظیم موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے بہت اچھا لگا کہ انسان کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے اور ایسے ہی انسان آگے بڑھتا ہے
ہوں بالکل درست فرمایا آپ نے
اب میں ایک اور موضب بات کرنا چاہوں گا
ہیلو
ہیلو میری آواز آ رہی ہے
جی تھوڑا تھوڑا دیر سے آ رہی ہے
جی اب آ رہی ہے
جی جی آب بالکل ٹھیک ہے
آ میرا دوسرا موضوع ہے ہر شخص کی اپنی کہانی
ہاں
اس دنیا میں ہر انسان کی اپنی ایک الگ کہانی ہوتی ہے کسی کی زندگی خوشیوں سے بری ہوتی ہے تو کوئی مشکل مشکلات اور امتحانات کا سامنا کر اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ مسکراتا نظر آتا ہے وہ اندر سے بہت پریشان ہو اسی لیے ہمیں ہر انسان کے ساتھ محبت عزت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے انسان کی اصل پہچان اس کی اخلاق اور اس کے عمل سے ہوتی ہے اگر ہم دوسروں کی کہانی سمجھنے کی کوشش کرے تو ہمارے ہمارے اندر ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آئے ہم ہر انسان کی عزت کرے اور اس کی بات کو سمجھے اور کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کرے کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے شکریہ
جی آپ نے بہت اچھا اچھے موضوع پہ بات کی مجھے بہت اچھا لگا اور جیسا آپ نے کہا کہ ا ہمیں کوئی انسان جو ہے وہ بہت کب مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کہ غم اور پریشانی نہیں پتا ہوتی ہے اور ہمیں ہمیشہ ہر ایک سے عزت سے اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تو میں یہ کہنا چاہوں گی اگر میں نے کبھی آپ کو جانے ان جانے میں کبھی د پہنچایا ہو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا
ایسی کوئی بھی بات نہیں پھر بھی آپ کا شکریہ بولنے کے لیے
ٹھیک ہے تو میں جو ہے اپنا میں اپنا دوسرا موزو دوسرا موزو ہے میرا یہ ہاں دوسرا موزو جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گی جس کا نام ہے پہلی ملاقات کا اثر
جی جی
کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پہل پہلا تصور اکثر آخری تصور بن جاتا ہے جب ہم کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو ہماری گفتگو مسکراہٹ اور اخلاق اس شخص کے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے اگر ہم ادب نرمی اور عزت کے ساتھ ملتے ہیں تو لوگ ہماری ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم رکھتے ہیں لیکن اگر ہم بد اخلاقی یا تکبر کا مظاہرہ کرے تو پہلا تصور خراب ہو سکتا ہے پہلی ملاقات صرف پہچان کا ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ نئے رشتوں اور دوستوں کی بھی بنیاد بنتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ صاف لباس اچھی گفتگو اور مسکراہٹ کے ساتھ دوسروں سے ملنا چاہیے یاد رکھے اچھے اخلاق اور نرمی وہ خوبیاں ہیں جو ہر ملاقات کو یادگار بنا دیتی ہے بہت بہت شکریہ آپ
جی آپ کا بھی بہت شکریہ اس موضوعہ بات کرنے کے لیے
جی
پہلی ملاقات ہمیشہ مسکرانے سے ہی شروع ہونی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے اور اور پی ملاقات یاد رہنی چاہیے اس ملاقات میں ویسا اثر دکھنا چاہیے جیسا لازمی ہوتا ہے تاکہ وہ یا گہ رہ سکے
جی جی
جی اب میں اپنے تیسرے موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا
جی بالکل بالکل بالکل جی
محبت انسانی زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت ہے لیکن اصلی محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ احترام وفاداری قربانی اور بروسی کا نام ہے
جی
جہاں بھروسہ ہوتا ہے وہاں محبت مضبوط ہوتی ہے
ہوں
اور جہاں شک اور بد کمانی ہو وہاں رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں اپنے رشتوں میں سچائی وفاداری اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے محبت صرف دو افراد کے درمیان نہیں ہوتی محبت والد بہن بھائی دوستوں اور انسانیت کے لیے بھی ہوتی ہے جب ہم محبت اور بروسے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو معاشرہ امن اور خوشحالی کی طرح ت آئیے ہمیں ہم اپنے رشتوں کو محبت بھروسے اور سچائی کی بنیاد پر مضبوط بنائے اور ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے آپ کا بےحد شکریہ
جی بہت اچھا موضوع پہ آپ نے بات کی ا محبت پر بھروسہ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کی اور ہاں جیسا آپ نے کہا کہ ان ایک ہر ایک محبت پہ پہلے انسان کو بھروسہ بھروسہ ہونا چاہیے اور دوس اور دوسری چیز یہ کہ وفاداری اور جیسا بھی قربانی یا احترام بھی بہت ضروری ہے ا امید کرتی ہوں آپ نے جو موزوں چنا تھا اس سے آپ کو بھی بہت سیکھ ملی کیونکہ مجھے تو خیر بہت سیکھ ملی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ آگے بھی اتنے اچھے اچھے موضوع پہ بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ
آپ کا بھی بہت شکریہ
اب اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ